ہاں
السلام علیکم و علیکم السلام کیسے ہو فرمائیے کیا حال ہیں آپ کے
جی ماشاءاللہ میں بالکل خیریت سے ہو ج
کہاں گھوم آئی ہو آج کل ایسا لگ رہا ہے کہیں گھوم کے آئی ہو
جی نہیں میں تو آج کل کہیں بھی گھوم کے نہیں آئی
اچھا ایسا لگ رہا تھا میں نے آپ کے فوٹوز ویڈیوز دیکھا انسٹا آئی ڈی پہ
اچھا اچھا مذا کا وہ پرانی ہوگی
اچھا کہیں ایسے فوٹو تھے جیسے کشمیر گھوم کے آئی ہو کیا
جی ہاں میں ابھی گھوم کے نہیں آئی ہوں میری نا جو چھوٹی باجی ہے وہ گھوم کے آئی تھی وہ اس کی شکل اور میری نا سیم لگتی ہے تو اس کے فوٹوز ہوں گے جو میں تو میں تو نا ابھی گھومنے کا پلان بنا رہی ہوں کبے کا
ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے آپ کی جو باجی ہیں ان کی شکل اور آپ کی شکل ایک جیسی کہیں جوڑا تو نہیں ہو
جی نہیں جڑوا نہیں ہے لیکن پھر بھی نا کوئی بول نہیں سکتا ہے کہ یہ الگ الگ ہے
کیا خوبصورتی ہوگی یار آپ کی تو جب آپ دونوں باجیاں ایک ساتھ چلتی ہوں گی تو لوگ تو دیکھتے ہی دنگ رہ جاتے ہوں گے
جی ہاں ماشاءاللہ کروایا ہی آپ نے سر بھی تنگ محن آتی ہے تو آپ نے
اچھا اور فرمائیے آپ کے یہاں سب خیریت ہے کیا
جی ہاں
ہمم ہمارے یہاں ابھی سب خیریت ہے ابھی تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہوا ہے بارش وارش ہوا ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے ہم بھی گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں میں اجمیر کے خواجہ جی دربار ہاں جانا چاہ رہی ہوں آپ کو چلنا ہے کیا
میں ہاں بالکل چلوں گی
سونا ہے وہاں جو بھی اللہ سے رحمت لگاتے ہیں نا وہ بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے جو بھی منت لگاتے ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ یہ تو میں نے کئی بار سنا ہے کہ وہاں جانے نا منت پوری ہو جاتی ہے
ہاں خواجہ جی کی درگاہ پہ چدر چڑھانا بھی کافی مطلب فائدے والا بتایا گیا ہے لوگ کہتے ہیں خاواجہ جی کے یہاں درگاہ پہ جب بھی چتر ا چرا کی چٹاتے ہیں نا تو لوگوں کی اللہ تعالی اتنا جلدی سن لیتے ہیں کہ ہیں بہت جلدی
جی ہاں بالکل اور بالکل چلیں گے نا آپ نے مجھے بتا دیا کہ بہت جلدی سن لیتے ہیں اور نہ وہاں پہ چدر تو نا میں بھی چادر چڑھا ہؤں گی
ہاں میں تو کئی بار جا کے آئی ہوں مجھے تو کافی خوبصورت لگتی ہے وہ جگہ اور سب سے خوبصورتی کا بات تو یہ ہے کہ جب بھی اپن جائیں گے نا ہمارے یہاں سے تھوڑی سی دور پہ ہی ٹرین جاتی ہے رات میں اور ٹرین اسی اسٹیسن پر اتار دیتی ہے تیس چالیس روپئے لگتے ہیں بس جانے کا تیس چالیس روپے آنے کا بس ٹرین سے تو کم خرچے میں بہت اچھی جگہ گھوم کے آ سکتے ہیں اپن
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل چلیں گے ٹرین سے نا کم خرچہ بھی ہوتا ہے ویسے ہی بھی ٹرین سے سفر پر کہیں جاؤ تو اچھا رہتا ہے ویسے تمیں بس سے جانا پسند ہے یا ٹرین سے
ماشاء اللہ مجھے تو بس میں اتنی الٹیاں آتی ہیں کیا ہی کہیں لیکن مجھے سب سے زیادہ جو خوبصورت لگتا ہے نا مجھے ٹرین میں لگتا ہے کیونکہ ٹرین پہاڑوں کے بیچ میں ہو کے جاتے ہے کبھی گاؤں کے ہوتے بیچ میں ایک جاتی ہے کبھی کھیتوں کے بیچ میں ایک جاتی ہے تو وہ الگ الگ نظارے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں ماشاللہ کتنا خوبصورت ہوتے ہیں اور
جی ہاں بالکل بالکل اور نہا ایک کام کریں گے آ میں نا ایک کیمرہ بھی لے کے لیں گے ساتھ میں اگر چلتے جائیں گے تو
بالکل بالکل کیا درست فرمایا نےکمرا ابھی تو آپ کو پت ہے کہ آج آج میرے کے لیے جب بھی اپن جات نا واں خواجہ ک در درا کے لی ہے تو ا وہاں کے وہاں جاتے ہیں جب تو اپن پہاڑیوں اور کھیتوں کے بیچ میں ہوگئی ٹرین جاتی ہے اپنی ہے نا وہ ٹرین جائے گی تو آس پاس کھیتی ہوگی ہریالی ہوگی تو ہریالی کے فوٹو لینا مطلب ایک طریقے سے بہت شاندار وہ آئے گا ماشاللہ اتنا خوبصورت لگے گا وہ اتنا خوبصورت بہت زیادہ خوبصورت کہیں ٹرین رکے گی تو ہم وہیں پہ رک کے فوٹو بھی لے لیں گے
جی ہاں بالکل اور نہا آپ ایک کام کرنا ہم نا کچھ کھانے پینے کے لیے نا گھر سے ہی پکا کے لے چلیںگے
بالکل ماشاء اللہ ویسے تو وہاں کا کھانا بہت اچھا مل جاتا ہے لیکن پھر بھی اپن گھر سے بنا کے لے چلیں گے جیسے کہ اپ اپن وہ بنتی نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں پکوڑے بناتے ہیں نا بیسن کے ویسے پوڑی بنا کے اس کو پھر بیچ بیچ میں سے کاٹ کاٹ کے کیا بولتے ہیں اس کو
کہ ہاں اسے نا سا کو بول ایسا
ہاں ساک وغیرہ بنا کے بیےچ لیں گے اور تھوڑا میٹھا بھی بنائیں گے کچھ کچھتیقا کچھ مٹھا کچھ نمکینس آپ کو ویسے ٹھیکا پسند ہے یا میٹھا پسند ہے
جی مجھے توا ٹھیکا پسند ہے تو مجھے بلکو پسند مٹا کھی نہیں سکتی م کھی نہیں اچھا
ماشاء اللہ مجھے بھی تیکا پسند ہے لیکن آپ کی باجی نے مجھے بتایا کہ آپ کو کھٹا بہت پشند ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح بتایا ب آج مجھے نا بچپن سے ہی مھیٹا بہت پسند ہے م سامنے تینو بھی جاتے ہے
ماساء اللہ کیا بات کہی ہے آپ کو بہت کھٹا پسند ہے ایسے بولا جاتا ہے نا کہ کھا کھٹا تو انہیں لگوں کو پسند ہے ان لوگوں کو پسند ہوتا ہے ان لوگوں کو ک لو میں بھول گئی پھر بتائیں گے اس چیز پہ تو ہے نا
ہاں بالکل نہیںا میرے جو ابو جان ہے نا ان کو بھی میری طرح اکھٹا بہت پسند تھا بچپن سے ہی میں نا اپنی اب جان مجکو بچپن بہت پسند ہے مجھے یہ بھی پسند ہے میری امی جان کو بالکل بھی پسند
اچھا آپ کی امی جان کو بالکل پسند نہیں ہے مجھے تو کھٹا بھی پسند ہے میٹھا بھی پسند ہے اور میٹھے کے ساتھ ساتھ مجھے نمکین بھی بہت پشند ہے
جی ہاں بالکل اب ویسے تو ویس کھٹا پسند ہے مجھے اگر میرے اتھ سو رکھتے ہوت صحح
اچھا ویسے میں نا میں پوچھوں ایک چیز آپ کو سب سے زیادہ کیا پشند ہے گھومنا یا کپڑے خریدنا شاپنگ کرنا
مشاء ال
مجھے تو اچھا دونوں ہی چیز پسند ہے آپ کو ج پھر تو ماشاء اللہ آپ کی جوڑی مجھ سے میچ کرتی ہے کیونکہ مجھے بھی کپڑے بھی خریدنا بہت پشند کر پشند ہے اور گھومنا بھی بہت پشند ہے کیونکہ الگ الگ کہ دیکھنا الگ الگ ا جگہ کے بارے میں تعلقات رکھنا وہ ایک ان کے بارے میں تھوڑا سا معلومات بھی ہو جاتا ہے اور نئی جگہ نئے لوگ سب کے ساتھ اپنا تھوڑا سا رویہ بنانا بھی بہت اچھا رہتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا اب وسے نا ہم سفر پر جائیں گے تو بہان نئی نئی جگہ ہے یہاں ل میں ہمیں دیکھنے کے لیے تو نا ہم ایک کام کریں گے کیمرہ تو ساتھ میں لے کے ہی جائیں گے تو نہا کچھ فوٹوز وغیرہ لے آئیں گے تو نا یادیں تازہ بنی رہیں گی ہماری
بالکل بالکل یہ یاد ہے فوٹو اچھھیے ہی رہتی ہیں جب فوٹو نہیں ہوں گی تو پھر ہم اس پل کو یاد کیسے کریں گے
جی
ایک دو دن میں نا نکل ہی جائیں گے
ج اچھا آ دن میں نکلنے والے ہو میں نے
جی ہاں اچھا اچھا جی ہاں بالکل اور فرمائی ہے جی ویسے کپڑے وغیرہ خرید خریدتے جاؤ گی یا پھر آپ کے پاس ہے کپڑے ہیلو
ہاں جی فرماؤ
آ جی ہاں آپ نا سفر پے جانے کے لیے شاپنگ کرنے نہیں جانتی کچھ ہلکی ہلکی
میں نے ابھی ابھی میں نے ابھی ابھی دو سوٹ سلائے اپنے لیے اور باکی میں تھوڑا بہت دیکھ لوں گی تھوڑا سا آن لائن خریدوں گی کچھ کچھ آف لائن خرید لوں گی
جی ہاں بالکل تو نا اس میں ٹائم لگے گا تو نا آپ آف لائن لے آنا کیونکی نکال لینا آدھ گھنٹ ڑے کا سمے تو ہیلو
ہاں جی ہاں جی فرماؤ بالکل ٹائم نکالیں گے
ہاں جی بالکل
اور فرماؤ
جی ماساللہ سب خیریت ہیں ویسے نا مجھے آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
یا اللہ آ آپ سے بات کر کے مجھے بھی بہت اچھا لگا تو ابھی ہم فیر اگلی کال میں آپ سے بات کریں گے
جی اللہ حافظ